وعلیکم السلام
اور آپ کیسی ہیں
ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے
جی آپ کی آواز تھوڑی سی ذرا کم آ رہی ہے پھر سے ٹھیک کر لیجیے ذرا اپنا نیٹ ورک ایشو ہیلو
ہلو
جی جی اب ٹھیک آ رہی ہے جی
اب ٹھیک آ رہی ہے میری آواز
جی جی اب ٹھیک آ رہی ہے بالکل تو وہاں پر گرمی کیسی ہو رہی ہے ویسے
گرمی تو بہت ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے گرمی تو
ہ ہ ہ ہ گرمی چ سبزیاں بہت ہو رہی ہے تو گرمی میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے آپ تھوڑا بتا سکتی ہیں جو ہمیں لو نہ لگے
گرمی میں ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے لوز سے ہمیں بچنا چاہیے
تو گرمی میں اب آپ بول رہی ہیں جیسے کہ گرمی میں ہمیں باہر نہیں نکل کرنا چاہیے تو جیسے ہمارے ہمارے والد صاحب ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ سب تو باہر ہی جاتا ہے نا کام کرنے کے لیے
ان کے لیے تھوڑی وہ ہوتا ہے اس کا آم ہی کا پنا انہیں وہ پلانا چاہیے اس نا لو نہیں لگتی آدمی کو بڑا سے جی آم کا پنا
اچھا اور
کچا آم کا پناہ جو اب اس ٹائم چل رہی ہیں کچے آاں بھی چھوٹی چھوٹی والی
آپ کی سح ڈم آ گئے
نہیں ابھی آم نہیں آئے ہیں چھوٹی چھوٹی آملی ہے
ہاں اچھاچ اچھا اچھا
کام کا پہ پلاتے ہیں ہم جینٹس کو تاکہ لو سے بچ چ رہ ہے وہو
اور بھی تو چیزیں کھاتے ہیں اور بھی تو ہو چین چیزیں
چیزوں کا تو پتہ نہیں ہے لیکن آم کا پننا کا پتائے گا آپ بتائیے
ٹھیک ہے ہاں میرے حساب سے تو جیسے لو سے بچنے کے لیے پیاز کھانی چاہیے اور اور ہڈ رہنا چاہیے بہت سارا پانی پینا چاہیے جس سے ہماری باڈی ذرا ہڈ گڈڈ رہے ہمارا جو جسم ہے ہر ڈیڈٹرائی لوس بچنے کے لیے اور جیسے میں نے آپ کو بتا ہے پیاز کھانی چاہیے دوپہر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا بٹ جو ہم اپلائی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا آم مک کا پنا پیاز یہ سب کھانا چاہیے تاکہ ہمیں لو نہیں ہی لگے
جی یہی اس کی
آپ کہیں پر جاتی ہیں گرمیوں میں کہیں پر آپ گھومنا پسند ہے گرمیوں میں
نہیں گرمی میں تو نہیں ہے ہے سردیوں میں بہت ہے
اچھا ہاں سر ج سب کو پسند ہوتی ہیں
جی سردیوں میں بہت ہے گھومنے کا مزہ لیکن گرمیوں میں نہیں ہے
ہوں ہوں کیونکہ گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ اور پسینے آتے ہو ہوتے ہیں تو نئے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں پسیینوں میں
جی جی بالکل ہمائ نہیں س ب خراب جاتے ہیں
اور آپ کو گرمیوں مطلب کیا کیا نہیں کرنا پسند کیا کیا کرنا پسند ہے
گرمیوں میں تو کہیں جانا آنا بھی پسند نہیں ہے بس خالی گھر میں رہنا پسند ہے گرمی میں اے سی میں لے دو اپنے آرام سے گھر میں رہ
ہاں یہ بھی بات ہے ب جن کے گھر پر اے سی نہیں ہے ان کا کیا ہے نا
تو ان کے گھر میں کولر ہے
اور جن کے گھر میں کولر بھی نہیں ہے ان کا کیا
پھر بھائی اپنے تو جھت کے پنکھے سے کام چلانا پڑے گا
ہوں یہ بھی بات ہے انہیں ان جیسوں لو ان جیسے جن کے گھر میں کولر نہیں ہے پنکھے نہیں ہیں ان جیسوں کے لیے میری رائے یہ ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے بہت زیادہ پانی پینا چاہیے انہیں تاکہ جیسے بائی چان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے ہم ب ہوش ہو جاتا ہے تو جب ہم ہائڈریٹیڈ رہتے ہیں ہماری باڈی اندر ہمارے جسم کے اندر پانی رہتا ہے تو وہ ہمیں بیہوش نہیں ہونے دیتا وہ ہمارے بہت فائدہ دیتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پانی پینا چاہیے گرمیوں میں اگر ہم نارمل ڈیز میں جیسے نارمل ڈیز چل رہے ہیں اگر ہم نارمل ڈیز میں صرف ایک لیٹر پانی پی رہا ہے تو ہمیں گرمیوں میں تین لیٹر پانی پینا چاہیے اس کا تین کلو
جی اس لیے ہمار چلنے میں بھی تھوڑی سی آسان رہتی چکر وغیرہ نہیں آتے اس سے
جی جی جی
سب سے زیادہ جینٹس کو سب سے زیادہ ضرورت اٹھ
آپ کی آواز تھوڑی سی بہت کم آ رہی ہے
نہیں میں فون چلا رہی تھی
آپ آپ کی آواز کم آ رہی ہے ذرا ٹھیک کر لیجے اسے
اچھا ابھی ٹھیک کرتی ہوں میں اب صحیح آ رہی ہے
نہیں نہیں اب بھی صحیح نہیں آ رہی بہت کما دیا
اب سیح رہ ہے
جی تھوڑی بہت ٹھیک آ رہی ہے ابھی تھوڑی سی کم ہے ذرا
اچھا کچھ پرس
آپ بتائیے آپ کیا کرتی ہیں مطلب کیا آپ ہاؤس وائف ہے کچھ پڑھائی وغیرہ کری ہیں کیا کرتی ہیں آپ
سو
اچھا
آپ بتائیے آپ کیا کرتی ہیں
میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں میں پڑھائی کر رہی ہوں اور میں جاب بھی کرتی ہوں
اچھا
جی جی
اچھا
میرا شیڈیول جو رہتا ہے وہ بہت زیادہ بزی رہتا ہے میں میں اپنی پڑھائی اپنی جاب اپنے کیریئر میں بہت زیادہ بزی ہوں
اچھا
جی جی
تو پھر کہیں گھومنے وغیرہ بھی نہیں جاتی کہیں پہ
نہیں میں زیادہ نہیں چاہتی ہاں میں جاتی ہوں مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے بہت شوق ہے مجھے گھومنے کا پہاڑوں پر جانے کا اور ایڈونچرس کرنے کا مجھے بہت شوق ہے مجھے بنجی جمپنگ جو ہوتی ہے نا اوپر سے جو کوتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے جھولوں میں بیٹھنا پسند ہے بڑے بڑے جھولوں میں رائڈس کرنا پسند ہے
و
جی پسند تو مجھے بہت چیزیں بس نہیں نہیں نہیں بہت گرمی ہو رہی ہے اس ٹ کہاں کس کا دل چاتا ہے گھومنے کا
کیا آپ سردیوں میں چ ہپھر جانے کی کوشش کرنا
جی جی دیکھیے تبھی جاتے ہیں اگر جیسے موسم اچھا ہوا تو ان شاء اللہ ہم تب جائیں گے
جی بالکل سردیوں کا تو بہت اچھا موسم ہے پر گن کا سردی کو تو بہت اچھا موسم ہے گھومنے کا
جی سردیوں میں بہت اچھا موسم ہے بس وہی بات ہے نا کہ جیسے ا ہمیں وہی سرد دار دولو منی ب
جی
جی جی ہلو آپ کو کچھ آواز آئی ا ابھی
جی
اچھا اچھا سور ہ
اس چیز کی آواز چی ہے
ہاں سوری وہ مجھ سے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا فون میرا وہ ہینگ ہو رہ نا تھوڑا سا تو اس وجہ سے ہو گیا تھا وہ
اچ چلو کوئی بات نہیں ہے
جی تو آپ کے بکریید بکریید وغیرہ کے کپڑے بن گئے بکریید کیسی تیاری چل رہی ہے آپ کی
کڑے چلے ال ال بس بر
اچھا
جی
اچھی بات ہے کیا کیسے کپڑے بناائے آپ نے اپنے کس کس رنگ کے
بلیک بنائے ب بلیک کلر تھا بھی نہیں
اچھا آپ وہ کالے رنگ کا پسند ہے
پسند تو ہے لیکن زیادہ تر پینتی نہیں ہوں میں
ہاں اچھا اچھا
جی کیونکہ ہمارے گھر میںڈا ہماری ساس کو پسند نہیں ہے
اچھا اچھا اچھا ہاں آپ میرڈ ہے نا تو سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ذرا
جی بالکل آج فسٹ اس بار فسٹ ٹائم بنایا میں نے
اچھا فرسٹ ٹائم بنایا
جی
بگ کی تیاری شو
جی بالکل آپ کے یہاں عادی ہو گئی جی
جی میرے یہاں بھی ہو رہے ہیں میں نے بھی اپنے بقریید کے کپڑے بنا لیے ہیں
چاہ دیا
جی جی
تس کلر میںیر آپ نے
اور بتائیے
کس کلر میں بنایا آپ نے بقری
میں نے میں نے سب سفید کلر کے بناائے ہے سفید کلر کا میرا سوٹ ہے پورا بہت پیارا ہے
اچھا
جی جی
ا
اور بتائیے آپ کا کچھ جانے کا پلان نہیں ہے کہیں پر گھومنے وغیرہ کا
کہیں گھومنے کا پلان نہیں ہے کہ اتنی گرمی ہو رہی ہے
ہاں گرمی تو ہو رہی ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو پھر بھی آپ نے کچھ پلان وغیرہ نہیں بنایا گھومنے جانے کا کیسے جاتی ہیں آپ ہر مہینے جاتی ہیں چھ مہینے جاتی ایک سال میں جاتی ہیں گھومنے کیسے جاتی ہیں کتنے ٹائم میں
جب شواہر کہتے ہیں تب ہم چلیں لی جاتے ہیں جلدی ج مہی ت مہی لے جات
اچ اچھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے بہت اچ بات ہے چلیے خر ہے ہمارا ٹائم ہو چکا ہے پورا
جلی
چلے اللہ حافظ بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے چلے جی
اللہ حافظ